ہیلو
ہلو گب کو بس ل
اپ ٹھیک ہے
ہ آپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سنا آپ ٹھیک ہو گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
شکر اللہ ت آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے ماما ٹھیک ہے اور کیا کرے ہو چائے تی
ہاں چائے پی آپنی پی
ہاں آج نے پی آجے پی رہے ہیں سنڈے ہے نا سب میں
ہاں جی جی
تو آج لیٹ ہاں ہاں آج لیٹ اٹھے آج پہلے ا تھے میں تو کب سے ہاں میں نے تو کم سے بستر میں ادھر ادھر کر رہی تھی
اچھا
اٹھ نہیں ب رہی تھی پھر میں بھی لیٹ ہی اصل میں ہم کو شام ہم نا شام کنیر سے ہوتے ہیں بہت زیادہ
کیوں
ہمیں آتا ہے نا بائی ایک لیٹ ویسے بھی اس کے بغیر بھی ہمیں لیٹ ہی ہوتا ہے ابھی ہمیں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں باہر کے ابھی ان کے ساتھ بھی ہو ہیں اور پھر ویسے بھی ہمیں لیٹ ہی ہوتا ہے ہمیں ایک ایک کر کے آتے ہیں یہ
اب کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں شام کا
ساڑھے دس گیارہ ہم بارہ ایک بجے تک کچن میں ہوتے ہیں اور کیا پھر صبح آ کے نہیں بھلتی اور بہت زیادہ کسم سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے دن کب جاتا ہے رات کب آتی ہے
اور روز نہیںٹ کاے ہو ایسی
ہاں وہک روز کبھی کبھار کسی دن جلدی ہوتی ہے ورنہ تو ہمیشہ لیٹ ہی
پھر صبح اٹھ پاتے ہو
اور تو صبح تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے نا پھر
اچھا ٹھیک
ویسے آپ نے کیا بنایا اس دن کے کھانے کے لیے
مما نے میٹ بنایا ہے
اچھی بات ہے آپ کو پتا ہے میں صبح سب صبح ن میں سب کو بولتی ہوں آپ نے کیا بنایا آپ نے کیا بنایا مجھے اس سے آئیڈیا ملتا ہے کہ میں کیا بناؤں
اچھا آپ نے کیا بنایا ہے
مجھے سمجھ نہیں آتا اصل میں میں نے تو ایک دال لگا کے رکھی کیونکہ ان کو یہ تو دال ہی کھاتے ہیں نا زیادہ تر نہیں یہ سب کچھ کھاتے ہیں جو بھی ہم بناتے ہیں وہ کھاتے ہیں یہ لوگ لیکن اب ہمیں گھر میں ہی ہی باہائی لگ ہی زیادہ دال کھاتے ہیں میں نے دال بھی لگا کے رکھی اور میں نے ساگ لایا اور میں بھی سوچ رہی کہ تھوڑا سا گوشتی بناؤ
ہاں وہی بنا اور سب کے گھر میں اویلیبل ہے
ہاں اور کیا آج تو سب کے پاس ہے آج کسی کو ڈھونڈنا ہے
نہیں
ہوں ہ قربانی ایز پہ تو یہی ہوتا تا ہے
ہاں سب کے گھر میں ہوتا ہے
ا اور کیا پھر مزہ بھی نہیں آار پھر آپ نے کیا اسکول کے بعد اب کہاں جاتی ہو کیا کرتی ہو
میں نے اس کے بعد کال کیا نا جوائن امر سنگھ
چلو اچ اچ بات ہے اچھا کیا اکیلے جاتی ہوں
نہیں میری ایک فرینڈ ہے نا میرے پیپر چل رہے تھے پرسوں پہلا تھا
اسکول میں کوئی اپنے ساتھ آیا اپنے اسکول میں آ کی فرینڈ کوئی سھ
ہاں میری کزن ہے نا میری م میری بہن ہاں وہ ہے ا پہلا پیپر پاس تو تھا اب دوسرا ٹوینٹی ٹو کو ہے
تو آپ کیا کر رہے ہو ابھی گریجویشن کس میں
ب میں ب ا نا
بیل ال بھی
بی
بی اے خالی چلو اچھی بات ہے اصل میں میں نے نا صبح اسی کو پوچھا جو ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ کرے اس نے کہ بی ایل ایل بھی مجھے لگ ابھیت بی ایل ای بی بھی کر رہی ہو چلو اچھی بات اور
بس ٹھیک یہ آپ لوگوں نے شفٹ کیا
نہیں ابھی کہاں کیا ابھی بول رہے ہیں دس دن لگے ہے مطلب ٹوینٹی فائیو تک ہم کریں گے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا نہ نہ ابھی ہم نے ہاں سام نہیں خالی ہم نے سامان ابھی یہ نہیں پہناا ایک ساتھ جمع کر کے رکھا ہے مطلب صاف وغیرہ دو کی رکھا ہے سب کچھ وہ رکھا ہے اوپر بڑے ہال میں اب خالی لینا ہے ہاں ابھی تھوڑا سا ہے مطلب جو ابھی نہیں اٹھایا مطلب یہ جو ہے نا کچن کے بار جن کراکری آپ نے کتنا شور اکھایا وہاں سے
رکو یہ مماتی اور یہ آپ نے یہ وہاں پہ سارا کیا کمپلیٹ
کمپلیٹ کہاں ہوگا ابھی سارا لیکن پھر بھی مطلب اب رہنے کے لیے تو مطلب وہاں تو زیادہ تر مین امپورٹنٹ وہاں پہ جو کچن میں تھی نا الماری میرا جو باکسز وغیرہ کر وہ ابھی وہاں پہ نہیں ہے اوپر سے ہمیں یہ عادت ہوگئی ہے اب سوچ رہے ہیں وہاں وہاں یہ برتن ورتن رکھیں گے ان کا سوچ رہے ہیں اور اوپر سے میں تھوڑے سے ہے آپ
نہیں گھر میں بہت چیز ہوتے ہیں ہاں
بہت ہمیں یہاں جگہ ہی نہیں ہر ایک وارڈ میں اگر دیکھوں گی نا کروکری برتن یہی سب ہے آپ سوچ رہے ہیں وہاں کیس رکھیں گے اپاپا نے بولا ابھی نہیں
ابھی جب آپ جاؤ گے نا پہلے دھیرے دھیرے آئے گا نا تھوڑا حساب اس کے بعد یہ ابٹ
وہی وہ بول رہا تھا دو تین دن میں ہم تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب اگر ایک روم سیٹ ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے لے جائیں گے کیونکہ پھر ایک ساتھ نہیں لے سکتے اوپس سے یہاں سے وہی نا اوپر سے مجھے بھی پھر گھر جانا ہوگا مجھے بھی بہت ٹائم ہوا پھر بھی یہ ان کی مہربانی ہے
آپ کیا کرے آپ لوگوں کی گرمی میں ایسی پریشانی تھی
ہاں اسی وجہ سے اسی وجہ سے چھوڑا لیکن یہ پھر بھی اب بہت ٹائم ہو گیا اب
ہ ہاں ٹھیک نہیں لگتا پھر اوپر سے سسرال میں چلتا بھی کہاں ہے
غلط ہوتا ہے اور پھر بھی مطلب یہ ان کی مہربانی ہے ابھی تک چھوڑا ابھی تک مھے نہیں بولا آھے ہوتے ہیں مطلب جو نہیں مانتے ہیں ہے نا ہاں نہیں پ اسے اور وہ آپ کا چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے ابھی
وہ بھی پڑھ رہا ہے نا
وہ کس کلاس
وہ سکستھ میں ہے
پڑھتا ہے وہ اچھے سے یا
نہیں پڑھتا ہے ہاں ٹیوشن ووشن درس کا ور جاتا ہے مستی بھی کرتا ہے بہت
اچھا اس نے کیا کیا پھر ٹویلتھ کے بعد بڑی والی نے
ہ ٹویلت دیائی نہیں ا کرتا نا جؤ بھوب کرتے ہیں نا
کیا کرتا ہیں مطلب کس میں کس کمپنی
برٹانیا ہے نا
اچھا
ہاں ادری
چلو اچھی چلو اچھی بات ہے وہ بھی وہاں سلری وغیرہ اچھی ہے اس کی
بیٹھنے سے اچھا ہی ہے
ہاں اچھا ہے میں سوچ رہی تھی کسم سے میں آپ کو بولوں گی کہ مطلب اس کو بھی بولنا ایسا کیونکہ یہ بہت اچھا کام ہے انسان گھر بیٹھے کما سک ہے نا جو نا میں نے آپ کو کل بولا وہی میں سوچ رہی تھی میں آپ کو بولوں گی اور اس کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی کے فون ہے نا اگر اس کو بھی آئے گا تو کیا مطلب اپنا ہی
ہاں میں بولوں گی سب کو تو
کچھ غلط نہیں ہے اس میں اگر کریں گے تو اپنے ہی کام آتا ہے میں نے کہا نہیں کام آتا ہے پھر
ہاں وہ آپ کا بائی کیا کرتا ہے ابھی
وہ بڑا والا چھوٹے والے کو دکان لیا تھا نا لیکن وہ نہیں گیا اس سے پتہ نہیں اصل میں ان کو رکھ دو لوگوں کو وہاں مطلب میرے کزن کو میری چھوٹے بھائی کو تو لیکن ان کی آپس میں نہیں جام انہوں نے وہاں پہ انہوں نے وہاں لڑائی لگائی بڑا والا جو ہے جاتا تھا یہ ہی منڈی وغیرہ مطلب وہ ان کو بھی لیتا تھا ان کو بھی دیتا تھا مال وغیرہ اور دوسرے کو بھی اب جب چھوٹا والا نہیں گیا اس میں صبح سویرے منڈی سے جیا کروں گا اور پھر وہاں سے سے آ کے میں دکان پہ جاؤں گا چھوٹا والا تو ابھی گھر میں ہی ہوتا ہے بیچ والا تو یہی ہوتا ہے شاپ پہ اس کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ میڈیسن شاپ مڈس پہ ہوتا ہے نا بیچ والے کو نہیں دیکھا ہے
نہیں
اچھا ہاں اب چوٹا والا جو ہے اس کو میں نے پکڑا تھا اس کو میں نے یہی کام دیا
اچھا ٹھیک
تم تب تک یہیں کرو جب تک گھر میں ہو
ہاں اچھی بات ہے
آرے وہ کیا کر اچھی بات کیا ہے مطلب وہ یہاں سے سے کما لیتا ہے وہاں سے خرچ کرتا ہے ختم کرتا ہے میں نے سوچا ہاں میں نے سوچا چلو اچھی بات ہے مطلب اگر ابھی فرچ بھی کرے گا آگے جا کے سمجھ آئے گا کہ بچانا بھی ہے ابھی تک توند ہاں ابھی کون سے بڑے ہیں کوئی نہیں مطلب سب لمبے ہوئے ہیں
ہاں اسے لگتا ہے بڑے ہے ہ سارے چھوٹے ہیں وہ ماریا پٹتی ہے
ہاں ہاں زدہی
ہاں مجھے پتا ہی بھی پڑتا ہے
لیکن اب ہم نے اس کو بند رکھنے کے لیے شاپ بھی لیا تھا اسی لیے اس کو رکھا تھا شاپ بھی اب اس نے نہیں مانا تو
اچھا یہ مار یہ کس کلاس میں پڑھتی ہے ہیلو
وہ جاتی ہے یہاں نا ہائر سیکنڈری ہاں ہاں
چریی گار میں ہی ہوتی ہے
ہاں وہ گھر میں ہوتا اس اس کے بھی ہم نے یہ کیے نا اس کو ہم کیا اسمیت ہے
انسانی نیک
ہاں ہاں
آ کب
وہ بول رہے تھے ہم یہی آئیں گے لیکن ہم نے ہی منع کیا ہم نے بولا کہ ہم جب شفٹ کریں گے
ہاں ای
ہم نے بولا ہم شفٹ کریں گول گے
اچھا ٹھیک چلو مب ت کوو
بولا کہ آپ پھر پاپا نے ان کو بولا کہ مطلب اگر آپ چار ہی لوگ آؤ گے لیکن یہاں سے ہمیں اپنے بندے جو ہے وہ بیس آئیں گے ابھی جو ہمارا یہاں پہ مطلب گھر وار ہے بہت سارا ادھر اتل پتھل ہوا ابھی جو کمرہ ہے اس میں سارا سامان ایک جگہ جمع کر کے رکھا ہے
ہاں اب جب شفٹ کرو گے تو پھر ادھر سیٹ ہو جؤ گے تو پھر
ہاں ہاں ہاں ادھر بول رہا ہم ہاں دی دی چلو میں آپ کو مجھے کال آ رہا ہے میں آپ کو کرتی ہوں
اوکے اوکے چلو بھائی